ہیلو وٹ آر یو ڈرائنگ ناؤ کیا کر رہی ہو
اور میری چین لگتی سمال کے نہ
ہاں رکھ دی تھی امی نے
ہم تو زینہ کا وائرل ٹوائے لے کے آئے ہے وہ جس میں تین بتخ ہے اسٹیئرس پے چڑھتی وہ
کب لاے کل
آج ہی آیا آڈر کل تو وہ لے کے آئے تھا واکر اری کہا گئی گا لائبریری میں
ہاں
وہ کتنی دیر میں آتی ہے لائبریری سے
وہ آتی دوپہر کو کھانا کھانے فیر فیر سے چلی جا
مجھے لگتا ہے اس پر بہت سارے بندے ہونے چاہیے ہے نا
ہمم
ایک دم ایک دم کال کرنے کے لیے ایسے تو ہم بور ہو جایا کریں گے کو ٹائم دے گا ہاں
ہم ممانی کو کہہ دیں گے فیر آپ ان سے بھی کر لیا
اتتی دیر نہ ہم بات تو کریں نہ کیا کرے اسے تو بات بھی نہ ہوتی بہت سارے بندے ہورے ہے اپنی فرینڈس وغیرہ ان کے ساتھ ایپ جیسے فون وغیرہ کرنا
نہ دی سے تو کر لے گے
وہ نخون بنا رہی نکلی
کیا بنا رہی
ناخون
ناخون تو بڑا کچھ زیادہ ہو گیا اچھا اور ممانی کیا کر رہے ہیں
کام وام کر لیا
شام تو کر لیا بہت دیر ہو گئی تم بتاؤ
میں وہ لائ ٹاؤزر کا کپڑا دکھاؤں گی میج بھی ہو رہا ہے نا
کیسا
تین سو کا دیا حرام کے نے
اچھا بتاؤ وہاں پے بھی تو اتنے کا دے رہا تھا پرویز نے اور ڈوپٹہ ڈوپٹہ نہ دیا سونے والی کا
سونے بازی کا دو پٹا مل گیا ہاں تو ان کہ رہا ا وہ میں روپٹا لاؤں گا وہ دو روپٹے میرے وہی پہنچ گیے میں لاؤں گا وہ مل گیا روپٹا اس کو
اچھا کہاں پہنچ گئے تھے
جب ہی تو دے گا وہ جب پیسہ دے گی باجی
کہاں پہنچ گئے تھے
وہ وہیں بی پاری کے پاس رہے گئے تھے
اچھے آ
ہو گیا لے لیاؤں پھر میں سوں کپڑا وہ
ہاں تین سو روپئے میں اور کیا لیا ہو یہاں کٹنگ ہو جائے گی ہاں ادھر ہی لے اؤ
ہے نہیں مگر سوٹ پہن ہی لے گئے اتنا بےکار ہو گیا تھا کپڑ
ہمم نہیں ان کا ہو جاوا ہے کوئی نہ کوئی ان سورت کا ہی تو کپ پڑا تھا یو کشمیر والا کپڑا نہ ہوتا جلدی سے
ہاں پارسنا ہاوں
کیا
میں کہری تم پرس ریمونٹ رکھ گئی تھی امی کینچی لیا کینچی تو ہے تمہارے ہیں نہ
اور جب آؤ گے تو میری چین بھی لے آئی ہو
ہاں چل یاد دلوا دے
ہاں جی
اسکوٹی سیکھ تھی رات تو پھر وسیم لے گیا تھا اس لیے میں نہ آتی
ابو کا جب کارڈ لیا تھا بتا
تیاج نے بلی نے وہ سوفی
پڑ بلی بتا کر ہاں ہاں اس نے اس کی ریبز کا انجیکشن لگوایا پھر اور تین انجیکشن لگے تھوڑے تھوڑے پیر میں ہی
ہاوں تو
کل تک خبر بھی لینا آ رہی آ رہی او اچھا جی
اور کیا
بڑی ٹینشن ہوئی تو میں آتی چلا کے تمہاری اسکوٹی شام لگے گی مارکیٹ میں ہاں چلا لیا گیا ہو تو ا
نہ رووما تو برکھا اڑ کے چلالے تی
رووما رووما تو بھیا برکھا ہی اوڑ کے اپنا
وہ ابھی ٹرین نہ ہونا میرے مارکیٹ کے لیے چل دونوں آسانی تو تے ابو تو کہہ رہا تھا چل تو چلا لے پھر ادھر س اپنے لے کے آ جائیے جا چل مجے بھی لے چلے نہیں چرساانی
پہلے بات تو کر لو منٹ دس منٹ تو ہونے دو
ہاں نین آاد کرب کے بی ناد کاا ناد کاا بھی ت ٹانس آ گیا
میرا بھی تو آنے لگا ہاں تو گئے مگر پیسے مجھے نہ لگتا ہے
نہ وہ تو وہ تو بات پرار فون کر رہےوں کہہ رہیے کل اگر تمیں پیسہ آیا نا دیکو بلینس آیا ہوگا تمیں ایکرب کو
اچھا
ہاں مجھے ڈالنا پہلے تین سو میں کہ رہی تھی
یہ پہلا بہت سزاری بھروں گی
ہاں تل تیس اسٹارس ہو جائے گا نا پت چل جائے گا لے اس س پشانی س بات
ہے شانی اگر تیس ٹاسک کے آگے بھی تیرا پھر بڑھنے لگا تو پھر کیا کرے گی بنا پیمنٹ کے ہی پیمنٹ آنے میں کہہ رہی پیمنٹ آنے کی نہیں اور راسک اگر پھر سے بڑھتے چلاے گئے تو پھر کیا کرے گی
اس سے بولنے گے نا وہ کہئی تھی بس پانچ پانچ کر کے تیس بار آ گئے
ہاں
پھر آگی جب ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا پھر وہاں پیمنٹ لکھا رہے نا اس میں دیکھنا رہے ام
ہاں لیکن اس میں اکاؤنٹ نمبر بھی تو دینا اپنا
ہ فون نمبر بھی دے سکتے ہیں
نہ بھیا میں تو نہ دے رہی م اکاؤنٹ نمبر دو گی
ہم بھی دیکھے کتنے پیسے آگئے پہلی بار اس نے کہا تھا دو روپے آگئے دو روپئے ا گری جی صبح سے پہلے دو روپیہ کچھ آگے کے بعد میں جب دو روپئے آ گئے تو اسے کیسے ہم تین سو دے دیں گے
صحیح کہے رہی
صحیح پھر آگئے تھوڑی دیر کے بعد اور آگیے ہ ز نا کیا کر رہی
زناا سو گناا کس کے سارے ٹائز آئے وہ والا بھی ایا ہے وائرل ڈاک والا جو چل رہا ہے اس ٹائم ٹرینڈنگ پہ جس میں بتتاخے کے اوپر چڑھے اسٹیئرس پہ
اچھا
ہوں اس میں نا بہت سارے لوگ ہونے چاہیے جوائنٹ تاکہ ہم کسی اور سے کال کریں پھر اس پہ بزی نہ لگے کیونکہ دس منٹ بہت ہوتی ہے
اس نے ایک گروپ بنایا ہمیں ایڈ کیا اس میں
اس سے مجھے بھی کہ دیتی
کروں گی میں کہوگی یہ والا نمبر اور ایڈ کر لو اس گروپ میں
ہاں پھر ہم سب کا کر لیں گے ہے نا
ہاں
اور شام مگر ہم تو جانتے ہی نا ایک دوسرے کو کیا بات کریں گے پھر ہوتا
اگر روشن بھابی کا ہوتا تو آپ بھی کر لیتی
یہ تو روشن منع کر رہی ہے ان نے کون بوال پال لیا ہر دس منٹ میں ہ
گھر ولاے سام
صحیح کہہ رہی میرا تو من کر رہا ڈیلیٹ ہی کر دو
پزا نا کہ ہاں امی کہہ تھی ایک بار کر کے دیکھ لو پھر نہ کر لو گیا
وہی میں سوچ رہی ایک بار ثا پیمنٹ آ جا اے تو میں فری ہوں چلو یہاں پے پیمنٹ آئی تو ٹھیک ہے نہیں آئے نا بات ہی کرواتے رہے تو میں تو ڈیلیٹ کردوں گی
ابھی سمر وکیشن ہماری اس لیے کر رہا ہے فیر کہاں گر پے آگے
پھر ہم بچے سے بات کر رہے تو ہمارے پاس نہ ہو ہے اتنا ٹائم تم بھی چلی جاؤ گی میں کس سے بات کروں گی
ہمم
اور ایپ صرف تمہارے پاس ہیں یے والے اور یے ہوگا صرف ایپ کے تھرو ہی بات کرنا
فال تو لگ رہا ہے تو
ہاں کر اب یہ وہ پیسے ملیں گے کردو فضول
ایک بار کر لو پھر نہ کرنے کے
ہاں مطلب پیسے اگر آئے تو ٹھیک ہے مگر پیسے بھی آئیں گے اور ٹف بتاتے جا رہا ہے ابھی تو شروعات ہے ایک دم ایزیزی گرا ٹاف ہے
آپ نے کس نے دیکھا فون پے
ہاں اگر ایسا آ جایگا جیسے تصویر تصویر آ رہی جیسے امیجز کا بھی آتا ہے اس میں اور اس کے بارے میں ہمیں بتانا وہ بھی صحی ہے دوسرے سے بات نہ کرنی پڑنے گی اتنی
ہاں مجھے لگا کسی اور سے بات کرنی جیسے کوئی ٹورسٹ آگ کہ مجھے پہلے یے لگا تھا
ہاں یہا جو تو اپنا سے ہی بات کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو تو اگے بھی کیا انسان بات کرو وہ بھی دس منٹ حد ہوا ہے یے بات کر لی دے گی جب سے ہم جب بھی دس منٹ پورے نہیں ہوئے ابھی
اٹھ منٹ ہو گئے
ہمم پتا نئی کون سے جنم میں ہوں میں
آپ کو کتنا گزارنی ہے ابھی
ابھی تو میں نے شروعات ہی کی پانچ تو میں نے ایسی ہی لگا لگا کے ہاں
تیس میں سے ابھی بارہ کو ہی کیے ابی اتنے ساروں کو کرنی
چلو دیکھتے کیا ہو
آمم
ڈیسک بورٹ پے ٹسک کوٹ بھی تو نہیں آ رہا جو ینٹر کر دے ٹسک کوٹ
آپ بتلا نا کیا بول رہی
ٹسک کوٹ نا تھا اینڈر جس لکھ جاے ایڈ نیو پروجیکٹ
ہاں
اس میں ایڈمی میں بھی ٹاسک کوٹ کہا دیا لکھا ہوا کہ اس کو کارڈینر نی یارا ہمارے پاس ہاں
ہوں جب پیمنٹ آ گئی بتا میں کیسے لا گین فون میں اپنے
وہی تو بنا اکاؤنٹ کے پیمنٹ آ جائے گی دیکھ لے الو بنا رہی
آمم
ج
جب پیمنٹ پے ہم کلک کرے وہاں آتا ہے نا یو پی آئی اور اکاؤنٹ نمبر
ہاں اریہ ہاں
لیکن وہاں پر گے ٹاسک کمپلیٹ کرو
وہی تو ٹاسک جب کمپلیٹ کریں گے جبھی تو ہوگا
اتے سارے یہ جیینس نہ
جی بور ہو گئے ہم تو ہاں
اکرا دیدی کہری میں کیسے کروں میرا تو اکاونٹ ہی نہ ہے پھر پیسے کس میں آگئے
ممی کا تری ممی کا نمبر مر دے دیی پہلے بھی سارے غائب ہو گئے تھ
اکاؤنٹ نمبر دے دیں گے
ہاں چلو ہو گیا دس منٹ نہ اب ہو گیے چل ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
آ جائیو
ٹھیک ہے